ہیلو بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ بھائی جان اپ ٹھیک ہوں
ہاں بھائی جان میں بڑھیا ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں جی میں بھی خیرت سے ہوں
کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہوں باہر ٹھنڈی میں
بھائی جان آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی گھر پہ سبھی ٹھیک ہے آپ کا کیا چل رہا ہے آج کل
بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پے بھی سبھی ٹھیک ہے کھانا شانا ہو گیا ہے
ہاں جی کھانا شانا ہو گئے
چلیے بہت اچھی بات ہے پھر تو آپ ابھی کیا کر رہے تھے آپ
بس بیٹھے ہیں باہر
اچھا بھائی ے آ اور بتائیے
آپ کو فون کروں آپ سے کچھ گیان حاصل کروں
اچھا ٹھیک ہے بھائی چلو مطلب کہ میں آج آپ کے بارے مطلب کہ آپ سے یہ بات کرنا چاہتا کہ چاہتا تھا کہ کہ مطلب کہ ہالیڈیز کے بارے ہم کیا ہے کہ ہالیڈیز کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے نا بھائی ہاں ہالیڈیز کیا ہوتی ہے ہالیڈیز چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کے لیے سبھی کے لیے ہے نا تو اسی کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے میں سن رہا ہوں
ہاں جی میں جیسے کہ یہاں پر اسکول میں ہالیڈیز ونٹر وکیشن ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا میں
ہاں بھائی جان
ہاں جی ونٹر ووکیشن سردیوں کی چھٹیاں طلبا کے لیے سال کے ایک اہم حصے ہوتا ہے جو آ کو
ہاں بھائی جان
یہ چھٹیاں عام طور پر دسمبر یا جنوری میں دی جاتی ہیں جب سردیاں اپنی عروج پر ہوتی ہیں ان چھٹی میں مقصد طلبہ آرام دین دینا چاہتے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا اور انہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسرے مفید سرگرمیوں کے لیے وقت دینا ہوتا ہے
ہاں ہاں
ہاں جی بھائی مطلب اگر ونٹر ویکیشن کا درست استعمال کیا جائے تو اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک بچے کے لیے
ہاں بھائی جان تو میں اسی کے ساتھ ساتھ ہاں بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ہالیڈیز ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے ہے نا بھائی تو ہر انسان اپنی بزی لائف سے تھوڑا بریک چاہتا ہے اسٹوڈینٹ اسکول اور کالج کے پڑھائی سے تھک جاتے ہیں اور جابس کرنے والے لوگ بھی روز کے کام سے تھک کی جاتی ہیں اس لیے ہالی ڈیز سب سے مطلب کیا سب کے لیے ضروری ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ مطلب کہ سبھی کام جب کر ہیں تو انسان تھک جاتا ہے اس لیے سبھی کو آرا آرام بھی چاہیے انجوائمنٹ بھی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف کام کرنا اور مطلب کہ کبھی آرام نہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا
جی بھائی
تو مطلب کہ ہالیڈیز ہمیں ریلیکس ہونے کا موقع دیتی ہے اس ٹائم ہم اپنی ٹینشن کو کم کرتے ہیں اور فریش فیل کرتے ہیں جب ہم ہالیڈیز کے بعد اپنا اسکول یا آفس واپس جاتے ہیں تو ہم زیادہ انرجی اور کانفیڈینس کے ساتھ کام کرتے ہیں اسٹوڈینٹس ہالیڈیز کا انتظار بہت شوق اور بے سبری سے کرتے ہیں تو آپ کو ہم بھی تو اسٹوڈینٹس ہیں ہم کو بھی تو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے بھی پتا ہے مجھے بے سبریی سے انتظار ہے چھٹیوں کا میں آپ کو پتا ہے ہالیڈیز میں وہ وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں بکس پڑھتے ہیں گیمس کھیلتے ہیں اور مطلب کہ بہت سی کام کرتے ہیں اپنی ہابیس پر بھی ٹائم دیتے ہیں کچھ اسٹوڈینٹ ڈرائنگ سیکھتے ہیں اس طرح مطلب کہ ہال صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں تو آپ بھی کچھ فرمائیے
ہاں جی بھائی جس طرح سے آپ نے بولا کہ ان چھٹیوں کے دوران طلبا اپنے گھر والوں اور رشتتے داروں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں اس سے خاندانی رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور بچوں کو بزرگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ونٹر وقت طلبا اپنی کمزوری سبجیکٹس کی تیاری کر سکتے ہیں
ہاں بھائی جان
ہوم ورک مکمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ کم کمپیوٹر سکلز یا اپ نے جیسے بولا ڈرائنگ کوکنگ لینگویج لرننگ یا دوسری ووکیشنل اور کریٹیوٹی ایکٹیوٹیز کر سکتے نئی نئی چیز کچھ سیکھ سکتے ہیں یہ چھٹیاں میں صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہیں طلبا مناظم نیند لے سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اپنی صحت پر توجہ دے سکتے ہیں جو ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر موسم مناسب تو پکنک بھی جا سکتے ہیں تفری کی مو مقامت کی سیر بھی کر سکتے ہیں تو اسسے بہت سارے نقصانات بھی ہیں تو آپ مجھے کچھ تھوڑے سے نقصانات بتا سکتے ہیں
ہاں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہم مطلب اس سے اچھے فائدے کے لیے بات کرتے ہالی مطلب کہ ہم تو ہالیڈیز فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنے کا ہی بیسٹ چانس ہو تا ہے آج کل سب لوگ اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں ہالیڈیز میں ہم اپنے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس بردرس اور سسٹرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں بیٹھ بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور بھی بہت ساری مطلب کہ باتیں کرتے ہیں اس سے اچھا وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں مطلب کہ وہ ان کی بات یاد رہتی ہے کیا پتا کل انسان ہو نہ ہو لیکن اس کی یادیں پھر یاد رہتی ہے تو کہتے ہیں فیملی کمز فسٹ اس کا مطلب کیا ہوا پہلے ہماری فیملی اور پھر ہر کوئی کام ہے اور ہالیڈیز اس بار ہاں تو ہالیڈیز اس بات اور مضبوط بناتی ہے کچھ لوگ ہالیڈیز میں ٹراول کرنا پسند کرتے ہیں وہ نئے سے چیز اور بیوٹیفل پلیسز پہ خوبصورت جگہوں پہ جاتے ہیں ٹراول کرتے ہیں تو ٹراول سے ہمیں نیا نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور ہم کلچر کے کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے اس سے ہماری نالج اور ایکسپیرنس دونوں بٹھ جاتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہوگا میں تو اپ اگر میں آپ کو بتا دوں پچھلے کچھ دن ہی پہلے میں ہالیڈیز منانے ویکینڈ پہ تھا تو مجھے بہت مزہ آیا ہاں بھائی جان ایکسپیرنس بھی بہت کیا میں نے ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان تو کبھی اگر موقع ملا اچھے سے تو تب آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے کیا کہاں پہ کیا کیا ہم نے تو مجھے گھومنا اگر میں اپنی بات با تو مجھے گھومنا بہت پسند ہے اور گھومتا بھی زیادہ ہوں میں تو آپ بتائیے کچھ ہاں بھائی جان ایسا کیوں ہے
بس کچھ کام
ہاں بھائی جان کچھ لوگ اور اگر میں با
کیونکہ میں تھوڑا کام میں بزی رہتا ہوں تو بہت کم ٹائم ملتا ہے میں گھر میں رہتا نہیں ہوں ویسے اس لیے
ہاں بھائی جان کچھ لوگ ہالیڈیز میں گھر پر ہی رہ رہنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ آپ ہو ہاں مطلب کہ آپ کی ہی مثال آ گئی ہے بولی میں نے آپ کو وہ موویز دیکھتے ہیں وہ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے مطلب کہ گارڈننگ کرتے ہیں یا اپنا فوڈ انجوائے کرتے ہیں ہر انسان اپنی پسند کے حساب سے ہالیڈیز کو انجوائے کرتے ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہالیڈیز کا مطلب صرف سونا یا موبائل یوز کرنا نہیں ہوتا اگر ہم سارا دن موبائل یا ٹی وی کے سامنے گزاری تو ہمارا ٹائم ویسٹ بھی ہو سکتا ہے زیادہ یہ زیادہ دیکھنا اچھی بات نہیں ہے اس اس لیے ہمیں اپنے ہالیڈیز کو بھی پلاننگ کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہیے تھوڑا اسٹڈی تھوڑا ایکسرسائز اور تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے اسے کہتے ہیں ٹائم اسپیشس اسی لیے ہر دن کا صحیح یوز کرنا چاہیے تو با بتائیے آپ بھی کچھ خاص
ہاں جی بھائی بہت اچھی بات کہی آپ کہ
ہ
بہت ہی اچھی بات ہے یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ ٹائم ضائع کرے کہ ونٹر ویکیشن میں ہم گھر پہ ٹائم ائع ہے اس سے بہت سے نقصانات بھی ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اگرچہ و انٹر واکیشن کا درست استعمال نہ کیا جائے تو نقصان سبب ہو سکتا ہے بہت سے طلبہ سارا دن موبائل فون چلاتے ہیں ٹیلی ویژن جیسے آپ نے باتیا مصروف رہتے ہیں اس میں جسے قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے لمبے چھٹی سے کچھ طلبا پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں اور جو کچھ سیکھتے ہوتے ہیں اس سے کچھ حصہ پھول جاتے ہیں اس سے سکول دوبارہ شروع ہونے پر انہیں مشکل پیش ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی تعلیم جو ان کو ملی ہوتی ہے جو ان کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے ونٹروں میں وہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں سرد موسم کی وجہ سے کم جسمانی سرگرمی کرنے سے سستی وزن برانے اور صحت کے دوسرے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل اچھی بات کہی ہے
جی بے مقصر روٹین کی وجہ سے وقت کی پابندی کی عادت کمزور ہو سکتی ہے
ہاں بھائی جان
ہاں جی آپ مجھے کچھ بتا ئیں کہ ونٹر ویکیشن کو بیشتر استعمال کیسے کریں
مطلب کیا ہمیں گھومنا چاہیے مطلب کہ ان ونٹر وکیشنس میں ہمیں ہیلدی اور ہیپی مطلب کہ بات چاہے اس میں میموریز ہمیں بنانی چاہے یہ ہمارا یہ مطلب کی ونٹر ویکیشنس ہوتی ہے ہمارے مائنڈ کو فریش اور سٹرس کو بھی کم کرتی ہے کیونکہ جب ہم خوش اور ریلیکسڈ ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ہر چیلنج کے بہتر طریقہ سامنا کرتے ہیں ہر زندگی کے مطلب کے موڈ کا سامنا کر دیتے ہیں تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب کہ کیا ہالیڈیز ہماری لائف کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جیسے کہ ونٹر وکیشن ہے سمر وکیشن ہے ہاں یہ ہمیں ریسٹ ہے اور نیو انرجی دیتی ہے ہمیں ہالیڈیز کو صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں بلکہ کچھ نیا سیکھنے یا فیملی کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنی ہیلت کا خیال رکھنا کے لیے یوز کرنا چاہے اگر ہم اپنے ہالیڈیز کو اچھی پلاننگ کے ساتھ اسپینڈ کریں گے تو یہ ہماری لائف کو اور بھی بہتر بتائے گا ہاں بھائی جان ہاں ہاں بھائی جان بالکل اچھی بات کہی آپ میں متاثر ہوں آپ سے آپ کی باتوں سے
میں بھی بہت کچھ گیان حاصل کیا اس کے بارے میں آپ سے
اور کچھ بتائیے تھوڑا سا
ہاں جی بھائی یہ بتاؤں گا کہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائے اور اپنے دوستوں اور جو بھی آپ کے احباب اور رشتے دار ان کو بھی پتا ہو اس کے بارے میں کہ وقت ضائع مت کرو پڑھائی پہ تھوڑا دھیان دو تھوڑی سی فن بھی کر
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں کے بارے میں پروگرام فنکشنس رکھنے چاہیے کیونکہ اسکول مطلب بچوں تک اوئیرنیس پہنچائے پہنچے وہ اپنے ہالیڈیز کو ایسے ہی برباد نہ کرے سوسائٹیز میں مطلب کی بڑوں کے لیے اوئرنیس پھیلانی چاہیے اگر ہم دونوں کو پتا ہے ان کو بھی پتا چلے تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ا اپنے ساتھ چار لوگوں کو بھی کامیاب کرنا ہے تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچ ھا لگا اللہ کرے پھر سے آپ بات ہو تو آپ کا اللہ خیال رکھے آپ کی پروانگی کافی اللہ حافظ
اللہ
کہاں پے